وورحمۃ اللہ
السلام علیکم
بھائی جان کیسے ہو آپ ٹھیک ہو
ٹھیک ہو اپنا بتاؤ ٹھیک ہو امی ابو سب ٹھیک ہے
الحمد للہ اللہ تعالی کا شکر ہے سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
جی بھ جن سب امی ابو واللہ کی طرف سے سب ٹھیک ہے
ااں آپ کب اٹھے
بھائی جان ہم ساڑھے چھ بجے اٹے ہیں چھ ساھے چھ بجے تب سے ابھی تک ایسا بیٹھے ہوئے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں تووڑتا ہوں کبھی
پانی وانی نہیں پانی پیا صبح صبح
ہاں بھائی جان یہی صبح صبح پہلے پانی پیتا ت ہیں اسی سے ہم لوگ سوچتے ہیں پانی کے بارے میں کچھ مطلب وچار کرتے ہیں بات کرتے
چلو اسی لیے ہم آج بات کرتے ہیں بھائی جان
جی بھجن ایک پانی ہم لوگ کا ایک جیون کا سب سے پہلا شروعات ہے جب جب ہم لوگ کہیں بھی کچھ کرتے ہیں سب سے پانی کا جیون اگر پانی نہیں رہے گا تو ہم لوگ نہیں جی پائیں گے کہیں بھی جاتے ہیں تو پہلے پانی چاہیے کہئی بھی کئی کہیں بھی ٹریفک کہیں بھی ٹریفک کرنے کے لیے کہیں دلی پنجاب کہیں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے پانی کے دیکھتے ہیں پانی کی ویوستا ہے کہ نہیں اچھا پانی نہانے دھونے کے لیے ہے کہ نہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو بھائی جان آپ کی کیا رہا ہے بچار ہے پانی کے لیے کچھ آبے
بالکل بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے پانی اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہاں دنیا میں جتنی بھی زندہ مخلوق ہیں ان سب کی زندگی پانی پر مبنی ہے انسان جانور پرندہ ور پودے سب کچھ زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے بھائی جان اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے اگر پانی نہ ہو تو زندگی کا تصور بھی مجھے لگتا ممکن نہیں ہے اسی لیے پانی کو زندگی کا بنیادی حصہ کہا جاتا ہے بھائی جان صاف اورا خالص پانی نہ صرف صحت کے لیے ضروری بلکہ ترقی ذراعت صنعت اور ماحول کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے بھائی جان بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے پانی کی ضرورت انسانی جسم کا بہت بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے بھجان بجان روزان نامناسب مقدار میں پانی پینا صحت کے لیے وجن ضروری ہے پانی ہضمہ ہضمہ بہتر کرتا ہے جسم کا درجے حرار برقرار رکھتا ہے اور زہریلی جو بیید جسم سے باہر نکلنے میں مدد دیتا ہے ب ج ڈاکٹر بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ہر شخص کو روزانہ کافی مقدار میں پانی پینا چاہیے ب اسی طرح مجھے لگتا ہے ہماری روز مرہ زندگی کا ہر کام پانی کے بغیر ادھورا ہے بھ جان بھ جان ہم پانی پینے کھانا پکانے نہانے کپڑے دھونے صفائی کرنے اور عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں ب وجہ اسی طرح ہر گھر سکول ہاسپٹل اور دفتر میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر چند گھنٹوں کے لیے بھی پانی کی سپلائی بند ہو جائے نا تو لوگوں کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا وجہ
جی بھجن بھجن اگر پانی جو ہے ہم لوگ کو بچاؤ رکھنا چاہیے جیسے پانی کو درپیوگ کرتا ہے کہیں نالا کھلا چھوڑ دیتا ہے کہیں گاڑی دھوتا ہے کہیں کچھ کرتا ہے مطلب پانی کا کم اپیوگ کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو سمجھانا چاہیے تاکہ ہم لوگ کو پانی کا کمی نہیں کوئی آگے والے جنریشن میں یہ سنتے ہیں جو پانی ختم ہو جائے گا پانی اگر ختم ہو جائے گا تو ہم لوگ کا جیون ہی سماپت ہو جائے گا پیڑ پودا سارا چیز سمات
پانی جو ہے ہمارے کھیتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کھیتوں کو پانی نہ ملے تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں بہ جان اور پیداوار کم ہو جاتا ہے گندم چاول گنا سبزیاں اور پھل سب پانی کی وجہ سے اگتے ہیں بھائی جار اسی لیے کسانوں کے لیے پانی سب سے قیمتی ذریعہ ہے بھائی جان بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے بارش کا پانی زراعت کی تقری میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں بھجن بجان اسی طرح پانی کا استعمال فیکٹریز انڈسٹریز میں بھی ہوتا ہے بہت سی ایس بہت سی مشینوں کو چلانے اور صفائی کے لیے پانی ضروری ہوت باجان بج اس سے کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے بجان ڈیمز کے کے ذریعے پانی ک سے بجلی جو آپ کو آپ کو تو پتا بھی ہوگا بجلی بھی پیدا کی جاتی ہیں ہائڈرو الیکٹرک پاور جو ہوتے ہیں سستے اور ماحول دوول دوست اینرجی کا ذریعہ ہے بائی چانس اگر پانی کے ذخیر کم ہو جائے تو بجلی کی پیداوار بھی متاثر ہوتی ہے بھائی جان
جی بھجن سب سے پہلا شروعات پانی سے ہم لوگ کا زندگی شروع ہے لیکن پانیانی کا کچھ پردوشن بھی خراب ہو رہا ہے پانی پردوشت بھی ہو رہا ہے کیونکہ کیوںکہ کچرا جو ہے پانی میں ادھر ادھر پھینکتا ہے کچرا پانی میں نہیں پھینکنا چاہیے تاکہ پانی پردوشن نہیں ہوگا آج کل کے جنریشن میں دیکھتے ہیں پانی بھی ادھر زیادہ بکنے لگتا ہے پہلے زمانے میں یہ تھا پانی بکتا نہیں تھا پانی ہم لوگوں کو مطلب فری میں ملتا ہے دس سال پہلے آج کل کے جنریشن میں جہاں تہاں دیکھتے ہیں پانی بکنے لگا ادھر ادھر پانی مطلب کیونکہ پانی کی پردوشن خراب ہو گیا ہے اس کو ا اس کو ریفائن کر کے بیچتا ہے کیونکہ پانی کا پردوشن خراب ہو گیا اسی لیے ریفائن کر کے بتا ہے ہم لوگ سرکچت اگر پانی رکھیں گے تو ریفائنڈ کرنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے
آپ بھائی جان آپ نے بالکل اچھی بات فرمائی دیکھیے نا اگر ہم دیکھیں گے گھر سے جو ہمارا کچرا نکلتا ہے وہ بھی ہم کیا کرتے ہیں ندیوں میں ڈالتے ہیں جھیلوں میں پہلے کتنا صاف ہوتے تھے یہ ندیاں وغیرہ کتنی سا آج دیکھی کتنے آلودہ ہو گئے ہیں بھائی جان یہ جو اب یہ جو پانی آتا ہے یہی ہمارے گھر پہی آتا ہے جس سے بیماری بڑھتی ہے بھائی جان آج کل دنیا کی بہت سے ملکوں میں پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آبادی میں اضافہ زیادہ استعمال جنگل کاٹتا اور ماحولیا تبدیلی پانی کے ذخیر کو کم کر رہا ہے بھائی جان بھائی جان اگر ہم دیکھیں پانی کی آلودگ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ابھی جو میں نے بولا ہمارا جو کچرا ہوتا ہے یا کہیں پہ ہم گھومنے جاتے وہاں سے جب جو بھی ویسٹیج ہم جمع کرتے ہیں مطلب جو کھاتے ہیں پھر ب پھینکتے ہیں ندیوں ودیوں میں فیکٹریز کا گندا پانی پلاسٹک کا کچرا اور سیوریج کا پانی دریاؤں اور جہلوں میں مل کر پانی کا گندا کر دیتا ہے بائجا بائی ج گندا پانی پینے سے جو ہے کالرا ہو سکتا ہے ٹائفائڈ ہو سکتا ہے دوسرے بیماریاں پھیلتی ہیں بھائی جان اسی لیے پانی کو صاف رکھنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے بھائی جان
جی ہجن ہم لوگ کو وجن سوھ چھبان میں سب سے پہلے سرکار نے وندا دیا تھا پانی کے سوچھ رکھنے کے لیے تاکہ یہ پانی تاکہ پانی اچھا رہے گا ہر ایک چیز کے لیے منوس پیڑ پودا ہر ایک چیز کے لیے اس میں کچھ کیمیکل ڈالتے ہیں کمپنی وغیرہ میں جیسے کچھ ہوتا ہے کچھ مشین وشین ہوتا ہے آئل کیمیکل بہا دے رہے ہیں ندیوں میں تالابوں میں کہیں بہا دیتے ہیں تو اس سے اگر پانی کے جیب کے بھی ہتھیا ہوتا ہے جی بھی اس سے مر جاتا ہے لیکن یہ بات
کلرست و بعاد فرمائیے با جان اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے اگر ہم نہاتے ہیں نا یا چہرہ دھوتے ہیں ہم کیا کرتے کام ہم پانی کو نال کو کھلا چھوڑتے ہیں یا اسی طرح ہمیں بر دھونے پڑتے ہیں ہم پانی کو جو ہے وہ کیا نل کو کھلا رکھتے ہیں پانی کی ضائع کرنا بہت بری جو بری ہے عادت ہے ہمیں نال کو بے وجہ کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے گھروں میں پانی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے بارش کی پانی کو جمع کرنا اور درخت لگانا بھی پانی کی ذخیر کو بہتر بناتی ہے بھائی جان بھائی جان اگر ہر شخص پانی بچانے کی عادت اپنا لے تو مستقبل کین جو ہے نسلیں بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا بھائی جان
جی بھ جان اپ نے صحیح فرمایا بھ جان یہ دیکھو اگر پانی جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے سب بچائے گا بھجن تو اس سے کیا ہوگا ہمارے آگے والے جنریشن میں مطلب کم نہیں ہوگا پانی پانی سرکچت رہے گا پانی کے لیے کہیں ہم لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہم لوگ کو جو پانی کو دیا ہے پینے کھانے کے لیے ہم لوگوں کو دیا ہے ایسے دیکھو راجستھان کی طرف ریت میں پانی کی بہت مطلب کمی رہا ہے رہتا ہے پانی خرید کر پینا پڑتا ہے پانی کے لیے مطلب بڑی بڑی لائن لگانا پڑتا ہے اتنا پا
ب بالکل بل بالکل بالکل اسی اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ کے پانی اللہ تعالی کی انمول نعمت ہے اور زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اس کے بغیر انسان جانور پودے اور پورا ماحول زندہ نہیں رہ سکتا ہمیں پانی کی قدر کرنی چاہیے اسے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے اور ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے اگر ہم آج پانی کی محفوظ محفوظ رکھیں تو کل ہمارے آنے والے نسل بھی صحت مت اور خوش زندگی گزار سکیں گے وجہ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے آپ سے بات کر کے کہ بہت اچھا لگا امید ہے آگے بھی بات ہوگی ہماری اور اسی اسی طرح ہم اچھے اچھے موضوع پہ بات کریں اللہ حافظ وجاں
جی بائی جانا صحیح فرمایا اوکے
اللہ حفظ
اللہ حافظ